ہیلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب سب خیریت سے ہو
الحمد للہ سب خیریت سے ہے جناب اور آپ فرمائیے خیریت سے ہو
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے ہیں جناب اور بتاؤ ناش تبا نہیں ہو گیا آپ کا
الحمد للہ الحمدلہ ہمارے سب گھر میں خیریت سے ہے اور آپ کے والدین خیریت سے ہے
جی الحمد للہ سب کییریت سے ہیں ناشتہ پانی ہو گیا کیا آپ کا
جی جناب ہمارا ناشتہ وغیرہ ہو گیا ہے ہم نے بریڈ کے ساتھ میں ناشتہ کیا ہے چائے کے ساتھ الحمد للہ مزہ آ گیا
اس موسم میں بریڈ کہاں پر مل جاتا ہے آپ کو اس موسم کے اندر تو تھوڑا کم ملتی
تو فیکٹری میں جہاں کمپنی جہاں کارخانہ ہے وہیں بغل میں بیکری کی شاپ ہے وہاں لے کے آتا ہے ہم خود تعجب کرتے ہیں ہم نے ہماری نظر پڑی تھی ہم ڈیلی وس کھاتے ہیں لیکن ایک دن ہماری نظر پڑی وہاں پر بھی بریڈ ملتی بولتا بھیا مل جائیں گے ہمارے دکان کے علاوہ آپ کو کہیں پر نہیں ملیں گے
وہی تو گاؤوں کے اندر نہیں ملتے بریڈ ابھی اس ٹائم میں ان کا تو سیزن ہوتا ہے سردیوں کے اندر ہی ملتے ہیں یہاں پہ
انہوں نے بولا کہ بریڈ کا سیزن جو ہے ادکتر سردی کے ٹائم پر ہوتا ہے لیکن کیا ہوا ابھی دو چار دن سے بارش وغیرہ ہوئی تو انہوں نے جو ہے بنانا اسٹارٹ کر دیا بولا کہ ابھی کہیں پر بھی نہیں ملیں گے آپ کو بس میری دکان کے علاوہ آپ نے پتا کہ میں نے جب آ کی دکان پہ ہم کو بریڈ دکھے ابھی تو ہم لینے کے لیے آئے ہیں
وہی تو ابھی جو یہ موسم ہے نا اس موسم کے اندر مل جاتا ہے کیونکہ ٹھنڈا موسم ہے اچھا بارش والا موسم ہے نا اس وجہ سے تھوڑا بریڈ وریڈ یہ مل جاتا ہے ٹھنڈی
صحیح فرمایا آپ نے
سردی میں کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا گرم گرمی والی مطلب چائے ہے تو پیتے ہیں اپن ساتھ میں جو گرم گرم چیز ہوتی ہے وہ بھی مل جاتی ہے اپن کو
بے شک بے شک صحیح فرمایا اور باٹی بھی آتی ہے باٹی جو باٹی کھاتے ہے نا چائے کے ساتھ میں دیکھی ہے آپ نے وہ باٹی آتی ہے بریڈ کی طرح
ہاں دیکھیے باٹی وہ برگر ٹائپ کی آتی ہے برگرر ہی بنتے ہے اس سے فاسٹ
جی جی برگر بھی بنتے الحمد للہ صحیح فرمایا لیکن بتائیے فرمایا جناب ایک بات ہم آپ کو فرما ہیں ہم نے کیا ہوا ایک بار ہمارے ادھر آس پاس تھوڑا فیکٹری تھی بیکری تھی مطلب تو تو اس کی با وغیرہ سب بنتے تھے اس میں تو دیکھیے ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جو لوگ باگ جو اس کا جو آٹا جو رہتا ہے میدا وغیرہ جو ہے وہ گوند رہے تھے تو پیروں پیر پیروں سے گونند رہے تھے مجھے خود کو دیکھ کیا کر رہے ہیں پیروں سو گنندھائی کر رہے تھے اس کی
وہی تو جو مطلب شہروں کے اندر جو یہ کارخانوں میں باٹیاں بنتی ہے جو یہ برگر ورگر کے جو بنتے ہیں نا یہی کہ مطلب جو صفائی ہے وہ صفائی پر دھیان نہیں دیتے ہیں
ب ساک
کیونکہ جو بڑے بڑے بڑی بڑی جو ہے یہ گودام ہوتے ہیں ان کے اندر تو کیا ہے بنتی رہتی ہے پیڑوں سے صفائی کا دھیان رکھتے نہیں ہے کہ پیڑ دھوئے کہ نہیں دھوئے مطلب پوری سیفٹی کا دھیان رکھتے نہیں یہ صفائی کا دھیان نہیں رکھتے ہیں
د سر صحیح فرم آپ دیکھیے جناب ہم آپ سے فرما رہے ہیں کہ یار گوندھائی کر رہے ہو آپمانو کہ زیادہ ہے میدا تو اسے پنی وغیرہ لگا لو بڑیا صاف پنی پنی پہ جو ہے آپ اس سے رکھ کے گنجائے کر لو تو بھی چلتے تا ہے ارے بھائی سیدھے ننگے پیڑ سیدھا کوئی پنے وغیرہ کچھ نہیں سیدھے پیڑوں سے گونند رہے ہو آپ کے پییر گندے ہیں کیا ہے اس میں بیکٹیریا ارے ایسے تھوڑی نا ہوتا ہے ارے بھائی تم انسان کو مرنے والے کام کر رہے ہو مروانے والے کام کر رہے ہو ایسے گندائی کرتے ہیں کوئی ارے بھائی ہیل پر زیادہ لگا لو پیروں سے گندائی ضروری نہیں ہاتھوں سے گندائی کر لو ہیلپر لگا لو لیکن ہیلپر نہیں لگاتے ہیں پیسے بچانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں
وہی تو شہروں کے اندر کیا ہے وہ ان کو خود کو کام کرنا پڑ جاتا ہے مطلب وہ بس سوچتے ہے کہ چلو ایک کام ہے تو میں ہی کر لوں گا اکیلا یار کیوں پھال دوں میں پیسے لگائےیں ہیلپر لگائیں گے اس لیے وہ خود بھی لگ جاتے ہے گھومنے کے لیے اور پھر صفائی کا دھیان دیتے بھی ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں تو اس کے بعد میں پھر جو کھاتے ہیں ان کا تھوڑا سا مطلب بیماری ٹائپ کی ہو جاتی ہے کسی کا کیا ہو رہا ہے کسی کے پیٹ دکھ رہا ہے کیونکہ وہ جو کیٹاڑو ہوتے ہیں جو اس کے پیڑ سے ڈائریکٹ میدے کے اندر چل جاتے ہیں وہ پھر میدا خراب ہو جاتا ہے
صحیح فرمایا جناب آپ نے بالکل صحیح فرمایا
پس صحی جگہ پر سے لے کے آنا چاہیے اپن کو جو ہے اچھی اچھی قسم کا جو برگر بنتا ہو اچھی قسم کی جو مطلب یہ بریڈ بنتے ہو نا وہاں سے لے کے آنے سے جو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے
جی آپ نے دیکھا ہوگا انڈے بھی آج کل انڈے جو ہے انڈے انڈے جو کہ کس طریقے سے آتے ہیں آپ کو اچلی انڈے کی پہچان ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو پہچان ہے اچلی انڈے کی کہ جو فارم انڈے آتے ہیں
کھانی ویسے میں نے جو آتا ہے نارمل وہ دیکھ را ہے ویسے اصل میںکلی اور نہیں دیکھا اصلی تو دیکھ رکھا ہے
آج کل جو فارمی جو انڈے آتے ہیں قمک کل کے انڈے آتے ہیں ابھی دیکھیے جو اورجنل انڈا ہوگا نا تو آپ کبھی پانی لینا ایک ٹب کے اندر مطلب ایک بالٹی میں پانی لینا ایک بھگول میں پانی لینا اور آپ جو ہے ا بنا ابالے ہے مطلب پانی لے کر اس انڈے کو لے کے آئے تو اگر آپ انڈے پانی میں ڈالو گے اگر انڈا ڈوب گیا نا تو صحیح انڈا ہے اور اگر انڈا جو ہے اوپر آ گیا توب سو اتنا کہ وہ وہ لوکل انڈا ہے
جی جی کوئی تو ارے بہت سارے تو کیا ہے اس نکلی انڈے بنا کر ڈال دیتے ہیں اس
بے شک بے شک ملاوٹ ہی کرتے ہیں انڈے کے اندر ملاوٹ کر دیتے ہیں آپ جانتے ہو انڈے کے اندر آپ کیسے پہچان کرو گا آپ سوچتے ہو گے یار ہاں بھائی یہ ہے سب ایک کلا کلر سب کا ایکلے چلتے اور یہ لوکل انڈا مک
اور اس کا جو سائز کے حساب سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سائز کتنا بڑا ہے کہ ات جو نارمل انڈا ہوتا ہے اس کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ نکلی ہوتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے
تو دیکھیے ہمیں تھوڑا دھیان رکھے خاص طور پہ اگر آپ انڈے کی سبزی وغیرہ بنائے یا انڈے کی بوائل یا انڈے کی آملیٹ بنائے تو انڈے کو پہے پانی میں آ کر چیک کریں یہ ضروری ہے ہمارے لیے یہ کیا آج آج کل اتنا خراب وہ چل رہا ہے انسان چند پیسوں کے لیے انسان کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے چاہے خود استعمال نہیں کرے گا
ئی تو اگے جو منظر لوگ بھاگے وہ سمجھتے نہیں ہے کہ مطلب کچھ ہو ہے اس کو خف کر دیتا ہے
جی دیکھ
اس لیے مطلب صفائی کا دھیان نہیں رکھتے وہ سو تو نہیں ہے کہ مطلب جو اپن جس کو بیچ رہے ہیں وہ بچارا اس کو کھائے گا وہ سوچے گا یار اچھا ہوگا اب کو کھانے کے بعد میں پھر سوچا گ نہیں آئے تو اچھا نہیں تھا پیٹ خراب ہو گیا میرے وہ بھی خوش رہے اب اس کو اپن لوگل چیز پکڑا دیتے ہیں ملاوٹ کی چیز تو پھر وہ بھی کہے گا ل یار یہ سامان سے پھر وہ دکان چینج کرے گا اس کہ اس لیے تو ان کو مطلب چلو مہنگا دے دے گاسا کوئی دقت نہیں
دیکھیے جناب آپ نے ایک بات اور کہنا پڑے گی سردی ب ہی سردی جب اسٹارٹ ہوتی ہے بارش کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ انین ڈی گریٹ بڑھا دیتے ہیں ارے یہ کیا ہے کیا مطلب اور گرمی میں بھیھر جو انڈے کے ریٹ اگر مان لیں انہ نے جو بارش کے ٹائم پر سردی میں بڑھاتی نا تو گرمی میں بھی کم نہیں کرتے گرمی میں بھی وہی ریٹ رکھ پھر واپس دوسرے سیزن کی سردی اسٹارٹ ہوتی ہے پھر ایک دو روپئے بڑھا دیتے ہیں نہیں جیسے کہ نئی سیزن کی سردی دو ہزار چھبیس کی پھر دو ہزار ستائیس میں آ گی اس میں دو روپئے بڑا دیں گ پھر وہیٹ کو ن مطب گرمی تک چلتے رہنے دیں گے پھر سردی آتی دور کو اور بڑا دیں گے
جی وہی شہروں کے اندر مطلب ایک دو روپئے بڑھتے رہتے ہیں دودھ کے
ارے بھائی ایسے بڑھتے رہتے ہیں کیا ہے اس کے اندر مطلب آگے سے کچھ وہ نہیں لیکن کام کرتے ہیں انڈے کا اوریزن نہیں بیچتے ہیں لوکل انڈے بیچتے ہیں ملاوٹی انڈے بیچتے ہیں ارے تم اگر اچھا انڈا بیچے تو لوگ بابوں کو دقت نہیں آئے پیسے دینے میں بھی
وہ تو ارے جن چیزوں پر ایم آر پی پنی آتی نا ان چیزوں پر یہ دام بڑھا دیتے جیسے کہ انڈے ہو گئے پلا جیسے کہ مطلب کھڑے ہو گئی پہلی چیز ہوتی ہے نا
بے س صحی فرمایا
پیکٹ لیتے ہو کسی چیز کا اس پہ ایم ار پی ہے اسی دام پہ ملے گا سامان ا بنا ایم آر پی والی چیز کو دام بڑھا سکتے ہیں وہ
بے شک بے شک نے بالکل فرمایا صحیح بالکل صحیح فرمایا جی ان پر ایم ار بھی نہیں ہوتے اس کے ریٹ بھی بڑھاتے ہیں اور ایم ار پی رہے ٹھیک ہے ان کی ریٹ نہیں بڑھاتے ہیں پھر بھی جناب ہم خاص طور پہ دھیان رکھیں اس چیز کا اگر دیکھیے اگر ہم اس طریقے سے کبھی بھی ہم انڈے وغیرہ لینے جائیں تو دیکھ اس اچھے سے دیکھے کہ کیسا ہے اور اسے اسھ بھائی لوکل انڈے تو نہیں ہے کئی بار کیا ہوتا ہے دکاندار بولتا ہے کہ میں نے بنایا کہ انڈا ار ردی سے ہے ویسے لے جائے کو لے جانا تو مت لے جا بہت سی بار کیا لوگ باغ ایسے کرتے ہیں دوست دیتے ہیں دکاندار لوگ بابوں کو کسٹمروں کو ہم نے نہیں بنایا اس کو اگر دوبارہ آپ چینج کرنے لے کے جاتے ہو نا کوئی وہی ہے ہماری کوئی غلط ھ سکندر بھائی لطی کیا تو بیچ کی ہو رہا ہے تو سوچ سمجھ کے لے کے مال جہاں سے تو گنڈے کا ا لے کے آ رہا ہے اسٹو مارک مال لے کے آ رہا ہے تو وہاں پتا کر بھائی کہ لوگ لنڈے مدے نا لوگ وہ کمپلینٹ کرتے ہیں میرے پاس آ کر ہماری شکایت کر دیں گے تو ہم دیکے ہم سےب کچھ وائری وغیرہ ہوگیوچھ ہوی تو ہمپ کا نام لیں گے سیدھی بات ہے ہم کو اچھا انڈا دی دیے تو الحمد للہ اگر وہ بولے گا نا وہاں پرد کر کو اسا اچھا اچھے انڈے دیں گے ملاوٹی انڈے نہیں دیں گے تو دیکھیے چاہے دو پیسہ زیادہ لگ جائے لیکن بڑھیا انڈے لیتا ہے بنا ملاوٹی
جی الحمد للہ آپ سیف اور معا جو مطلب اننٹے ان کو دیکھ کر لے کہ کوئی کوئی بار وہ ایکسپائر ڈیٹ والے انڈے بھی دیتا ہے مطلب جن پہ ڈیٹ تو لکھی نہیں ہوتی جب بھی وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے کبھی کبھار انڈے بھی گرمیوں میں مطلب جو مطلب جو برزر وغیرہ ہوتا یہ بھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں کبھی کبھی
جی جی جی جی یہ دیکھیے برکر تھھیلی میں رکھے ہوئے نا یہ پیکنگ تو دیکھی زیادہ دن تک ان کو ان کو یار جس دن آج اگر آپ پیکنگ کری نا تو دوسرے دن تک تو آپ کوئی دقت نہیں لے سکتے اس کے استعمال پ ایک م رہتا ہے لیکن اگر یہ تین چار دن ہوتا ہے تو اس میں ت تین چار دن رہتے نا ان کو تو اس میں اسمیل س آنے لگ جاتی ہے پیکنگ رہتی ہے جو برگروں میں پولیتھین میں جو پیکنگ دیتی ہے برگروں کی تو یہ کہ زیادہ دن تک دو دو تین دن ہو جاتے نا ان کو تو اس میں اسمیل سی آنے لگ جاتے بدبو سے آنے لگ جاتی ہے
جی جی اور آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا انشاء اللہ پھر سے ملاقات ہوگی آپ سے
اسیف بعات ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ